ہیلو
ہیلو وعلیکم السلام کیسے ہیں آپ
جی ہم تو بڑھیں آپ فرمائیں آپ کیسی ہیں
اب بھی بالکل خیریت تو آپ فرمائے آپ کا ناشتہ وغیرہ ہو گیا
جی ہمارا تو ناشتہ وغیرہ ہو گیا بس ابھی کھانے کی تیاری چل رہی ہے
بالکل تو چلتا ہی رہتا یہی ہمارا کام ہی ہے ہمارا بھی ناشتہ وغیرہ ہو گیا ہمیں اپنی امی کے سات کھانا بنانے میں ان کی مدد کر رہے ہیں
جی اب دیکھا جائے تو ایک کام ہوتا نہیں ہے کہ دوسرا کام آ جاتا ہے اور فرمائے آپ کے یہاں سب خیریت سے ہیں
م ہمارے یہاں بھی سب خیریت ہے آپ فرمائے آپ کے گھر میں سب خیریت سے ہیں
جی بس اللہ کا شکریہ آپ فرمایں اور کیسے یاد کیا ہمیں آج
سونے کے لیے بھی سمے وغیرہ نہیں ملتا ہے
ہلو جی اب اری کہیے کیا کہہ رہی تھیں آپ سوری
ہم یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو تو آج کل دیکھانا تو امپورٹینٹ ہے لیکن زیادہ ہی امپورٹینٹ بھی ہے
جی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ
دنا وغیرہ بھی دیکھا جائے تو آج کل بھی دیکھ تو لوگ اتنا بھاگ دوڑ میں اتنا ٹینشن رہتے ہیں اتنا زیادہ سمے نہیں ملتا جو اچھے سے لوگوں کے پاس آٹھ گھنٹے کی نیند بھی اچھے سے نہیں ہو پاتی ہے
جی اور دیکھا جائے تو یہ ساری چیزوں کی وجہ سے نا انسان پورا پورا دن تھکا تھکا رہت اور جو ان کے چہرے پہ بھی دکھتا ہے اور ان کے کام میں بھی دکھتا ہے پھر وہ اچھے سے کام بھی نہیں کر پاتے اور مطلب کہا جاتا ہے نا پروڈکٹو نہیں رہ جاتے ہیں پورے دن کے لیے اور ان سب کا تو بہت بڑا کارن یہ بھی ہے کہ آج کل لوگ رات رات بھر فون چلاتے ہیں
بالکل کوئی کو بچے دیکھا جائے تو بچے لگ فون وغیرہ کافی زیاہ سنتا ہے چلاتے رہتے ہیں دس بجے بارہ بجے تک ان کا فون ہی چلاتے رہتے ہیں
جی ہم نے تو سنا ہے کہ ہمیں سونے سے پہلے تین گھنٹے تک یا دو گھنٹے تک ہمیں فون کا فون یا ٹی وی بھی نہیں دیکھنا چاہیے ہماری آنکھوں کے لیے وہ بھی اچھا نہیں ہوتا ہے
فون کا جو لائٹ وغیرہ رہتا ہے وہ اپنی آنکھوں کا کافی ان کرتا ہے اسی لیے سونے سے پہلے کہتے ہے کہ تین گھنٹہ پہلے فون چھینا نہیں چاہیے اور لوگ کیا کرتے ہیں مس لائٹ وائٹ بن کر فون وغیرہ چلاتے تو کافی تکلیفیں ہوتی ہے بارہ بارہ بجے تک فون فون سے فون چلاتا رہتا ہے پھر اس کے بعد کام وغیرہ رہتا ہے سات چھ بجے اٹھنا پڑتا ہے پھر پورے دن کم پورا نہیں پورا نہیں پاتا تو کافی تھکان ہو جاتی شریر کو
جی اور ہم نے تو کافی دفعہ دیکھا ہے لوگوں کو نا ابھی بھولنے کی بھی بھی چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ جو چیزیں ان کو یاد رکھنی چاہیے وہ دھیرے دھیرے بولنے لگے ہے ان ساری چیزوں
جی بالکل صحیح کہہ رہی ہے میل وغیرہ دیکھا جائے تو لوگوں کو لگتا ہے کافی معمولی بات ہے یہ دھیرے دھیرے کافی بڑی سماسیا ہو جاتی ہے کی نیند پوری نہیں ہو جاتی کافی بیماریاں بھی آ جاتی ہے
کافی بیماریاں ہم نے بھی کافی سنی ہے کہ ڈپریشن وغیرہ بھی ہو جاتا ہے ایسا بھی نہیں کہ بہت بڑے بڑے لوگوں کو جو مطلب پورا پورا دن کام کرتے لیکن ہم نے چھوٹے چھوٹے بچوں کے بارے میں سنا ہے کہ بس ان کو نیند پوری نہیں ہو رہی ہے اس کی وجہ سے ان کو ڈپریشن کا شکار ہو گیا مطلب معصوم چھوٹے چھوٹے بچے رہتے ہیں ان کے امی ابو نے ان کو مطلب سمے سے یہ نہیں سکھیا رہتا ہے نا کہ فون کب تک استعمال کرنا ہے کب تک نہیں تو وہ دھیرے دھیرے ان کی عادت سے زیادہ ان کی ضد بن جاتی ہے پھر وہ ضد پوری کرنے کے چکر میں پھر ان کی صحت کے لیے یہ بہت بری ہو جاتی ہے یہ چیزیں
جی اور دیکھا جائے تو یہ ان کے مانسک کے ساتھ ساتھ ان کے شریر پہ بھی دکھنے لگتا ہے کہ وہ مطلب دھیرے دھیرے موٹاپے کی طرف بڑھنے لگتے ہیں اور دیکھا جائے تو موٹاپے کے بعد تو کتنی ساری بیماریاں آجاتی ہے لوگوں کو
لگ جاتی ہے چہرے کا دیکا جائے تو چہرے پر رونا کے ختم ہو جاتی بال جلنے پوری سمسیا ہو جاتی دیکھا جاتا کہ نہیں سوتے ان کے چہرے پیا دکھا ئی دیتا ہے کہ پورا رات سویا نہیں کافی تھکاوا تھکوا لگتا پورا شریر تو کافی یہ دیکھا جاتا ہے کافی کمزوری بھی آنے لگ جاتی ہے شریر وغیرہ میں کوئی بھی کام کرنے کا من ہی کرتا ہے
زوری آ جاتی ہے نا لوگوں کے شریر میں کہ تو ان کو چکر آنے لگتے ہیں مطلب ان کے مطلب جو شریر کی جو طاقت ہوتی ہے وہ دھیرے دھیرے ختم ہونے لگ یہ ساری چیزیں ہم نے کافی دیکھی ہیں
بالکل سب آٹھ گھنٹے کی نیند رہنا کافی ضروری ہو جائے یہ روزمرہ کی زندگی میں دیکھا جائے انے بھاگ دور ہوتے ہیں اتنا ٹینشن لگا رہتا ہر کام کا تو آرام سے رات میں سمے سے پہلے سو جائے پھر سمے پر اٹھے سارا چیز کام سمے پ کرے تو اپنا شریر بھی اس حساب سے چلتا رہتا ہے انا بارہ بجے سونے جاتے ہو صبح اٹھتے ہو یہ سب چیزوں سے چ کر جو ہمارا جو شریر ہوتا ہے وہ بھی اوپر نیچے ہونے کی وجہ سے کری بھی کافی زیادہ تکلیف ہونے لگ جاتے تھا
جی اور وہ ساری چیزیں نا ہمیں سمے کے ساتھ پتا نہیں چلتی ہے وہ دھیرے دھیرے اپنا رنگ دکھاتی ہے ہمیں تو لگتا ہے ٹھیک ہے ایک دن لیٹ ہو گیا دو دن لیٹ ہو کیا لیکن وہ دھیرے دھیرے ہماری عادت پڑ جاتی ہے اور ہمیں وہ ساری چیزوں کا مطلب وہ لگتا ہے کہ ہمیں ان سے زیادہ تکلیف ہونے لگتی ہے اور سب سے غلط چیز تو ہم نے دیکھی ہے نا لوگوں کو مطلب یہ ساری سمسیا ہونے لگتی ہے نا تو دھیرے دھیرے وہ لوگ سلیپنگ پلس لینے لگتے ہیں پہلے تو مطلب انہوں نے اپنی ساری چیزیں خراب کر چکے ہوتے ہیں اس کے بع وہ لوگ سونے کے لیے سلیپنگ پس لیتے ہیں ہمارے حساب سے سے دیکھا جائے نا تو یہ سب سے بڑا زہر ہوتا ہے ان کے لیے
بالکل کیاسی کیا آ رہی ہے لیک دیکھا گیا تو شریر کے آپ ایسا سلیپنگ کیے زہری کھ رہے اب تو ڈاکر ٹر وغیرہ بھی منع کرتا تو نہیں دیتے ڈاکٹر وغیرہ کیکہ ان کو بھی پت رہتا ہے کہ یہ جو چیزیں کھانے سے شریر کو کافی زیادہ نقصان کرتا ہے
جی ہم تو مطلب کئی دفعہ دیکھ چکے ہیں کہ لوگ اس کے آدی ہو جاتے ہیں کہ اس کے بنا ہمیں ان کی نیند نہیں آ رہی ہے مطلب ان کو دھیرے دھیرے کر کے عادت پڑ جاتی ہے یہ ساری چیزوں کی
کی عدت پر بیماریاں تو شریر کو اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی موت کا خطرہ بھی ہو جاتا ہے اسی لیے تو ڈاکٹر وغیرہ تو اب اس سے دور ہی رکھتے ہیں یہ سب چیز ہوتی ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ مانو کہ ہم لے کر سو یہ تو صبح جلدی اٹھنا رہتا ہے تو کافی شریر تھکا تھکا سا رہتا ہے کچھ کام کرنے کا من نہیں کرتا اتنی نیندے آتے یہ کسی چیز میں بھی من نہیں لگا رہتا ہے کافی دقتیں ہو جاتی ہیں ایک دن کے ناس ہونے کی وجہ سے
جی وہی تو ہم سوچتے ہیں کہ مطلب چھوٹے چھوٹے بچے کیسے رہ جاتے ہیں
وہ لو دیکھا جائے تو روز بارہ بجے تک س ان کی اممییاں بھی کہتی ہے کہ ہمارا بچہ تو بارہ بجے ہو یہ کافی خراب ہوتی ہے کی کیکہ روز بارہ بجے ر بجے سونےن صبح جلدی اٹھنا رہتا ہے تو کافی شریر کو کافی بورے طریقے سے آرام نہیں مل پاتا ہے
جی اور ہم نے تو کئی لووں بچوں کو دیکھا ہے کہ مطلب پھر وہ دھیرے دھیرے ان کا نا مطلب پڑھائی میں روچی نہیں رہ جاتی ہے ان کا آئی کیو لیول کافی گر جاتا ہے ان کو چیزیں یاد نہیں رہتی ہے ان کا امیون سسٹم خراب ہو جاتا ہے مطلب ان کو کچھ سکھایا جائے ان کا سیکھنے میں من نہیں لگتا ہے پھر مطلب دھیرے دھیرے کر کے ان کے مطلب پڑھائی لکھائی کا بھی دھیان چلا جاتا ہے اور ان کے شریر پہ بھی اثر پڑنے لگتا ہے
بالکل صحیح چے بڑی سمیا آ جاتی ہے چھوٹی چھوٹی سرکار کے بڑی بھی بڑی سمسیا ہو جاتی ہے کہ تاکہ ایک دن جا کے ہاسپٹل وغیرہ میں بتانا پڑ جاتا ہے اتنی بڑی سمسیا ہے جاتی ن ہونے کی وجہ سے
جی یہ تو بالکل صحیح کہا آپ نے اور دیکھا جائے تو اگر بچپن سے ان کے ساتھ اگر ان کے امی ابو نے ایسے ہی کیا ہو کہ وہ مطلب رات کو دیر سے سوئے تو ٹھیک ہے یہ وہ تو یہ ساری چیزیں مطلب بہت زیادہ مطلب ا ا کیا مطلب خراب ہونے لگتی ہے اور پھر اگر دیکھا جائے نا تو آپ کو اگر یہ ساری چیزیں سچ میں ٹھیک کرنی تو آپ کو یوگا وغیرہ کرنا چاہیے
ملتی یہ سب کافی راحت ملتی ہے ایسا دیکھ د تو گھر کے بڑے لوگ بھی دیکھا ہے یہاں پر کافی دیر دیر تک جگتے ہیں جن کی وجہ سے ان کے بچے بھی کافی دیر دیر تک چن کو دیکھ دیکھ کے ہی ایسا ہوتا ہے
جی اب دیکھا جائے تو دیکھا دیکھا ہو تو بچے وہی سیکھیں گے جو ان کے بڑے کرتے ہیں یہ مطلب صرف کہنے کی بات نہیں س چاہیے جو ہم نے بھی کافی سمے سے دیکھی ہے
بالکل پیچے میں دیکھا جائے تو آپ کو سکھوانا تو پہلے خود آپ کریں سمے کا پالن کرے سمے سوئیے سمے پر کھانا کھائیے تھے سمے پر اٹھے تو کیا شریر کے لیے بھی اچھا رہتا ہے کیے بچے رہتے کبھی کبھی دیکھا جائے تو سب لوگ ساتھ مل کے فون چلاتے رہتے ہیں مست بارہ بجے تک چلاتے رہتے کہیں سےو ہوتے ہیں پھر سے بی میں کافی تکلیف ہو جاتی ہے
جی یہ تو بالکل صحیح کہا آپ نے اور دیکھا جائے نا تو دھیر دھیرے اگر آپ مطلب بچپن سے ان بچوں سامنے یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں تو بچپن سے ان کو یہ ساری چیزوں کی عادت پڑتی ہے پھر وہ مطلب آگے چل کر بھی ان کے ان کے لیے اچھا نہیں ہوتا ہے کہ وہ سمے کی قدر بھی نہیں کرتے ہیں اور کو یہ بھی نہیں لگتا ہے کہ وہ دیر سے سو رہے ہیں یا دیر سے اٹھ رہے ہیں
ب ان د دیکھا جائے تو ان د کو دیکھتے تو ان سے عادتیں ہو جاتی ہیں اچھیک ہے اتنے دوز ان کو بارہ بجے تک ہونا ہے بارہ بجے تک ان کو نیندے نہیں آتی ہے عادت اتنی ہو جاتی ہے تو
جی یہ تو بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ
س وغیرہ توان کام کریں گے تو شریر میں بھی کافی اچھا رہتا ہے سمے پر آپ کھاگے اور اس سے پہلے فون وغیرہ کا استعمال نہ کرے پھر نو دس بجے تک آرام سے ہو جائے پھر صبح صبح جس کو کام پر جانا رہتا ہے اسکول جانا صبح اٹھے تو شریر کو بھی پورا طریقے سے نیند مل جاتی ہے اور پورا نیند لینے سے بھی شریر کو کافی اچھا لگتا ہے کافی اچھا محسوس ہوتا ہے کافی کھلا کلا سا لگتا ہے پوری نیند لیکر اٹھتے ہے تو
تھکے ہوئے دکھتے ہیں تو وہ اور مطلب اچھا نہیں رہتا ہے مطلب چھوٹی سی عمر میں وہ صبح اٹھ کے وہ تھکے تھکے سے دکھ ہیں جن سے پھر وہ اسکول میں ان کو نیند آتی ہے اور پھر وہ دھیرے دھیرے
لیکن ہمیں لوگ باتی صبح اٹھتے اسکول وغیرہ جانا رہتا ہے تو اس میں کافی تھکا تھکا رہتا پ کمپلیٹلی رہتی ہے تو پورا دن تھکان ہوتی رہتی ہے پھر من بھی نہیں لگا رہے پھر اسکول وغیرہ میں بھی کبھی سوچاتا ہے تو پھر ادھر سے بھی کمپلینٹ وغیرہ آتی ہے
یار دیکھا جائے تو اسکول وغیرہ میں بھی ان کو مطب جو چیزیں سیکھنے ملتی جو ان کی عمر کے بچے سیکھ پاتے ہیں وہ ان ان میں بھی وہ ساری چیزوں میں روچی نہیں لے پاتے
سائیکل ہوتا ہے وہ تو تم نے آرام سے چلے نا تو کافی تکلیف ہوتی ہے کہ دھیرے دھیرے بیماری آنے لگ جاتی ہے تھکان جیسی چیزیں آ جاتی ہے تو کافی اچھا نہیں لگتا ہے
جی تو بالکل صحیح کہا آپ نے
ہیلو
مجھے آپ سے بات کرکے کافی اچھا لگا چلیے اللہ حافظ
خدا حافظ